ہلو
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلامح جان
اور سب کییےت بھ جان
یہ وجان سب کھیرت تھا آپ بتائیے آپ فییٹ میں
کل بھائی جان سب کہ رہے تھ تو اور آپ کے گھر پہ سب کہ رہے
جی بھائی جنا آپ کے امی ابو سب کہہ رہے ت میں
بالکل بھائی جان سب کھی رہےتے بھائی جان
اور وادینہ آپ کے ادر موسم کیسا ہو رہا ہے
بھائی جب موسم کی بتائے تو دیکھیے موسم تو ہماراری سائڈ کا ادھر ہے ایسا کہ ابھی بتاؤ کہ ابھی چل رہا ہے بارش کا موسم بٹ بارش کا موسم ہے لیکن بارش آ نہیں رہی ہے بیکوز ابھی چل رہا ہے ہماری سائڈ ٹمپرریچر فورٹی ڈگری بتائیے آپ بارش کا موسم بارش یاری پھر بھی ٹیمپریچر اتنا ہائی ہے گرمی اتنی اتنی زیادہ ہے کیا بتیا آپ
یا ماسء اللہ وائیدان اتنا بنکا ٹیمپریچر آ کے لیے
بالکل بھائی جان ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے بھائی جان کیوں دیکا جائے بارش کا بھائی جان بارش کا نام و نشان نہیں ہے بالکل بھی
بالکل بھائی جان گرمی نے ریکارڈ توڑ رکھا ہے آپ کے ادھر تو بھائی جان بالکل
بالکل بھائی جان اب تو بھائی جان لے لیتے ہیں موسم کے اوپر ٹاپک
جی بھائی جان بےسک تو ب فرمائیے آپ موسم کے اوپر کچھ
موسم کے اوپر تو دیکھیے بھائی جان کی موسم کیا ہے نا کہ آپ کو پتا ہے کہ موسم ٹائم ٹو ٹائم پریورتن ہوتا رہتا ہے موسم میں کیوں کچھ کچھ ٹائم پہ کیا کی موسم چلتا ہے گرمیوں کا ٹھیک ہے پھر گرمیوں کے بعد ہی اسٹارٹ ہوتا ہے بارش کا سیزن
جی بھائی جان بالکل
ب پھر بارش کے بد آپ کو پت ہے کہ دھیرے دھیرے سردیوں کا ٹائم آ جا ہے بٹ اس میں کیا اس میں کیا اس میں کیا سین ایسا ہے کہ پہلے چلتا تھا گرمیوں کا تو گرمیوں کا چل ہی رہا ہے موسم مان لیجیے آپ
جی بھائی جان بالکل
کیوں کیک گرمیاں ختم نہیںئی ہے ابھی تک کیوں کیکہ اپنے کیا موسم میں پتا ہی نہیں اس بار کیا سین چل رہا ہے کہ دیکھا جائے نا تو کیوں جو بارش پڑنی گرنی تھی نا وہ ساری بارش کب گر چکی ہے سردیوں کے ٹائم پہ سردیوں سے جیسے گرمی اسٹارٹ ہوئی نا اسی ٹائم پہ جتنی بارش گرنی تھی نا اتنی بارش گر گئی اور اب کیا بچہ ہے کہ جیسے کہ بارش کا سمے ہے تو بارش آنا چاہیے لیکن بارش آ نہیں رہی ہے اس سے کہ پبلک پریشان ہو رہی ہے کیوں کیکہ آپ کو پ کہ ک گاؤں میں کسانوں کو کھیتی کرنے کے لیے اس ٹائم پہ ابھی جو ٹائم چل رہا ہے اس ٹائم پہ بارش کے اوپر نربر ہونا پڑتا ہے کسانوں کو
بالکل بھائی جان آج ابھی جو سیزن ہے اس حساب سے بہت کسانوں کو بہت زیادہ نقصان
بھائی جان بالکل
کیوںکہ بھائی جان جس کسان نے اپنے کھیتوں میں بیجوں کو لگایا ہے اگر بارش نہیں آئے گی تو وہ بیج خراب ہوئیں گے
بالکل بھائی جان
محنت سے اس نے اس بیج کو لگایا ہے تو اس کی محنت بنا کا نقصان نشٹ ہو جائے گی اس کی فصل بالکل کیونکہ بھائی جان کیونکہ جل ایک ایسا جیون ہے جو ویکتی کے ساتھ ساتھ فصلوں کو بھی آوشک پورتی ہونی
بالکل بھائی جان اگر جل نہیں ہوگا نا تو یہ پرتھوی نہیں ہوگی
جی بالکل بے شک وھحدینا اپنی
بالکل بھائی جان بالکل کیوںک کیوںکہ ابھی دیکا جائے نا تو کسانوں کو کیا اس سے بھاری نقصان ہے کیسے کسانوں کو بھی پتا ہے آپ کو کہ جمی کے لیے کلٹیویٹر کلٹیویٹر نکلوانا جم کی جتاائی کرنا اس کے بعد بیجوں کو تو میں لگانا پھر اس کے بعد بارش کے اوپر نربھر رہنا اگر بارش آتی ہے تو وہ بی جکیں گے اگر بارش نہیں آتی ہے تو اس کا پیسہ گیا کلٹیویٹر نکلوایا اس نے اس کی جتائی کروائی ہے بیج گویا ہے اس تو اس سے کسانوں کو بھاری نقصان ہے اب کسان ابھی گٹ ابھی کے ٹائم پہ کسان اونلی ایک ہی چیز پہ نربر رہتا ہے کہ وہ بارش کے اوپر کہ بارش کب آئے اور کب میری فصل اگنا چالو ہوئے کیوں کیونکہ بارش نہیں آئے گی تو کسان کی فصل اگے گی نہیں اور اگے گی نہیں تو پھر کسان کو بھاری لوس ہے
جی بھائی جان اگر ایک کسان کی ساری جو آرتھک پوننجی نربر ہوتی ہے ہوتی ہے کھیتی کے اوپر کسان کسان اپنی یہ ساری کسانوں اپنی کمائے ہوئے پیسوں کو کھیتی میں لگاتے ہیں تاکہ وہ سوچتے ہیں اپنا بھی پیٹ بھرے اور اس دیش کا بھی کیونکہ کسان ایک کہسی مول بھت اکائیے جو دیش کے انیک انیک کھیتروں تک اناج کو بھجواتی ہے
بالکل بھائی جان اگر دیس میں ہاں جی بھائی جان بولیے
اگر رہی بات برسات کی کہ تو بھائی جان یہ اللہ کے اوپر نربر کرتا ہے کہ وہ کب کیا دے دے کسی کو پتاہ نہیں رہتا بھائی جان کب بارش ہو جائے کب گرمی پڑ جائے
بالکل بھائی جان اگر دیکھا جائے نا اگر کسان کی کھیتی نہ ہوئے نا اگر کسان کھیتی نہیں کر پاتا اور کسان کی فصل صحیح ٹائم پر اگر نہیں پہنچتی ہے تو اس سے اپنے دیش کو بھاری نقصان ہے کیوں کیونکہ آپ کو پت ہے کہ اگر کھیتی نیوگی تو اناج کہاں سے آئے گا اناج نہیں آئے گا تو اناج کی آپ کو پت ہے کہ ماترا کم ہوگی اور جیسے کم ہوگی ماترا تو آپ کو پتا ہے کہ اپنے ادھر کئی نیتا ایسے ہیں جو ان چیزوں کو کیا بلیک میں بیچتے مپلیک میں دھندا کرتے ہیں ان کا وہ کیا جیسے آپ کو پتا بھی گیہوں کو ل لیجیے آپ تیس روپئےے پر کے جی ہے گیہوں اور اگر جب یہ گیہوں نہیں آئے گا کسان کی فصل نہیں ہوگی تو وہ گیہوں کی قیمت کم سے کم تیس روپئے سے تین سو روپئے کے پاس جائے گی وہ
جی وائیدہان لیکن سرکاریں کیا کرتی ہے کسانوں سے کم در کم کم پیسوں پہ اس اناج کو خرید لیا جاتا ہے اور جب ضرورت اناج کی ریتی تب اس کو مہنگے باؤ میں بیچا جاتا ہے کیونکہ
بالکل بھائی جان بالکل بھائی جان کیونکہ آپ بالکل بالکل بالکل بالکل ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ک کسان نے ابھی کھیتی کی ہے گیہوں کی کھیتی کر لی اس نے کیوں کی اب وہ کیا کرے گا اس کو بیچنے جائے گا جیسے بیچے گا تو اس کو آپ کو پتا ہے خرید لیں گے گورنمنٹ خریدی اور وہ خریدی کرنے کے بعد کیا کرتی ہے ان کی چھٹائی کر کے جیسے ابھی اس سے لیا کہ پچیس روپئے کے جی ڈھائی ہزار روپ کی ایک بوور لے لی اس سے سوک کے جی لے لیے ڈھائی ہزار روپئے کے اب کسان جب اپنے کھیتوں میں اگانے کے لیے خریدنے جاتا ہے نا تو سو کے جی اناج اس کو ملتا ہے سات سے آٹھ ہزار روپئے کا کیسے ملتا ہے ہ گورنمنٹ نے ایسا تو نہیں کیا کہ کہیں سے بیج بنایا ہو بیج وہی ہے جو کسان نے بیچا تھا اس کو اور اسی کو وہ پھر واپس کم سے کم تین تین چار چار گوڑا دام پہ بیچ رہے ہیں
جی وحدان آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیہوں کے سیزن میں گیہوں کو زیادہ سے زیادہ دو دو ہزار روپئے میں ایک کنٹل لیا جاتا ہے اور جب بیج کی باری آتی ہے تو تب اسی گیوں کو مطلب کہ ایک ایک اسی گیم کے ایک ایک بوری گیم زیادہ سے زیادہ تین ہزار روپئے میں بیچا جاتا ہے کیونکہ ان میں سے زیادہ نہیں بس کچھ موٹے کن ہوتے جو بیج کے لیے آوشک ہوتے ان کو چھٹ کے اور ان کو بیچا جاتا ہے جن کو بولا جاتا ہے ہ ہائی بریڈ بیج کے مادھیم سے بیچا چچا جاتا ہے
بالکل بھائی جان کیوں اور یہ فصل کسان کس مادادھیم سے کس مادھیم سے اپنے گھروں تک پہنچاتے ہیں کیوں کسان کسان ابھی کے ٹائم پہ جیسا دیکھا جائے تو اپن بات کر رہے تھے ابھی کے سیزن کی برسات کے ٹائم کی برسات کی بات کر رہے تھے اپن تو اگر برسات نہیں آتی ہے نا اگر برسات جیسے مطلب برسات کا موسم ہو رکھا ہو برسات آنے والی تب کیا کسانوں میں ایک اس خوشی چمک اٹتی ہے کسانوں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے اور جب وہی موسم کچھ ٹائم کے بعد کچھ ٹائم کے بعد موسم میں پورتن ہوتا ہے نا پھر روک کسان کی جو خشسی تھی نا وہ ایسے چھین جاتی ہے جیسے کسی نے نا اس کا سب کچھ چھین لیا گیا ہو کیوں کیونکہ اس کا سب کچھ چھینا جا چکا ہے کیسے ہے کہ کسان نربھر تھا اونلی بارش کے اوپر کسان یہ سوچ رہا تھا کہ ب بارش آئے میری فصل اگے بڑی ہوئی دھیرے دھیرے اور اس سے کیا کہ میرا خرچہ بھی ن کہ جائے اور میرا منافع بھی بن جائے تھوڑا بہت اسے اور کیا اور دیس میں کیا ہر کونے میں اناج کی پورتی ہو جائے لیکن سین کیا ہے نا کہ بارش آئے نہیں رہی ہے اور بارش جب تک آتی نہیں ہے نا تب تک کسانوں کو یہ دیکھ لو کہ کسانوں میں مطلب اداسی جیسا رہے گا کیوں پہ بھی بارش نہیں آئے گی تو کسان اداس رہے گا کیہ اس کے پاس اونلی ایک ہی سروتا ابھی کے ٹائم پہ بارش کا پانی اور جیسا دیکھا جائے تو ابھی کئی جگہ پر بور ویل ہے بہت ہی سویدھا ہے پانی کی لیکن وہ کیا ابھی کی جو فصل ہے نا وہ ان چ جیسے کہ بورور ویل کا پانی لے لیجیے آپ تو ان فصل ان فصل کے اوپر اس پانی کا اتنا پربھؤ نہیں پڑے گا جتنا بارش کے پانی سے پرباؤ پڑتا ہے بیکز کیونکہ جو بھی ابھی کے ٹائم کی جو فصل ہے نا وہ وہ بارش والی فصل ہے اور آپ نے دیکھا ہوگ بارش کے پانی میں اور اپنے جو نارمل پانی ہوتا ہے ان میں بہت انتر ہوتا ہے
جی بھائی جان بالکل اگر جس سال میں اگر فصلوں فصل نشٹ ہو جائے یا پھر کسان کی فصل نہیں ہو تو سرار کو یہ دھیان دین چاہیے ان کے بیجوں کو اچی در پر خریدا جائے نہ کہ ان کے پیٹ پر لات مارے جائے کسان بائی چانس سرکاری کیا کرتی ہے جب پیداوار کم ہوتی ہے تب بھی بیج کا وہی بھؤ رہتا جب پیداوار زیادہ ہوتی ہے تب بھی وہی رہتا ہے تو بائی جان سرار کو اس پہ زیادہ سے زیادہ دھیان دا چاہیے
بالکل بھائی جان کیوں کیونکہ بھائی جان دیکھیے کسان اونلی ایک مات ایک ہی چیز پہ نربھر رہتا ابھی کے ٹائم پہ بارش کا پانی کیوں بارش کا پانی اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے اگر بارش کا پانی نہ ہوگانا تو کسان کی فل فصل اچھے سے تیار نہیں ہو پائے گی اور اچھے سے فصل تیار نہیں ہو پائے گی تو اگر کسان اس کو بیچنے بھی جائے گا نا تو وہ ان داموں پہ نہیں بک پائے گی جن داموں پ کسان نے سوچ رکھا تھا کیوںکہ ان داموں پہ دکھ کی کہ پھر وہ اس حساب سے کسان کا جو خرچا ہوا ہے نا فصل اگانے میں وہ خرچا وہ خرچ بھی نہیں نکل پائے گا اس سے پھر کیا ہوگا کسان کو پورا لوس ہوگا اس سے محنت جائے گی پانی میں جائے گی وہ تو محنت برسات کے چکر میں کی برسات نہیں تھی تو اس نے اتنی محنت کی ہے اتنی محنت سے پس لگائی تھی وہ ساری نشٹ ہو جائے گی اس کا کوئی سم کوئی مطلب نہیں نکلے گا
بالکل
اور یہ بارش کیوں نہیں آ رہی بارش نہیں آنے کا ریزن کیا ہے کہ اپنی اوجون پرتم دیکھا جائے تو سوریہ کی کڈنی ڈائ مطلب اون پر اجون پرت ہے نا اپنی جو پ وہ در دھیر ہوتی ج رہی ہے وہ کن چیزوں کن چیزوں کن ختم ہوتی جای ہے جو اپنے وایو منڈل میں پردوشت ہوا ہے نا پردوشت ہوا میں آپ نے دیکھا ہوا کہ اپنے دیکھا جائے ابھی تو اپنے کئی پرکار کے واہن چلتے ہیں جو ڈیزل واہن ہوتے ہیں پیٹرول واہن ہوتے ہیں تو ان سے کیا جو دشت ہوا نکلتا ہے اور فیکٹریوں دشت دھواں نکلتا ہے اور پھیک پ اس سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چمنیاں لگی ہوتی ہیں ان چمنیوں سے اتنا گہر دھواں نکلتا ہے جس میں کیا وبن پرکار کے کیمیکلس پائے جاتے ہیں تو وہ کیمکلس کیا کرتے کہ اپنے اجون پروت پہ جا کے جم جاتے ہیں اور ان کیمیکلوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر اپنی جو اوجون پر رہتا ہے نا پرتھوی کی وہ دھیرے دھیرے گلنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے وہ
جی بھائی
اور وہ جیسے ہی دھیرے دھیرے گلنا اسٹارٹ ہوگیا نا تو پھر کیا ہے کہ وہ مطلب اسٹیبل نہیں دے پائے گی اور اگر اسٹیبل نہیں رہے پائے گی کیوں کیکہ آپ کو پت ہے کہ کسی بھی چیز کو دیکھا جائے تو کوئی بھی چیز ہے اگر اس کو نقصان پہنچانا ہے اپنے کو تو اس کو دھیرے دھیرے نقصان پہنچانا پڑے گا تاکہ وہ ایک ساتھ نہ ہو لیکن جیسے دھیرے دھیرے نقصان پہنچائیں گے آ نے دیکھا کسی بھی چیز کو اگر دھیرے دھیرے نقصان پہنچے ہیں تو کچھ نشچت سمے کے بعد وہ چیز نشٹ ہو جاتی ہے
جی بھائی جان بالکل لوگ کیا کرتے ہیں اپنے سوارھ کے لیے دوسروں کا نہیں دیکھا جاتا ویکتی کیا کر رہے بھائی جان فیکٹریاں بنا کر کے ان سے جو پردوشن ل رہا ہے اس کو ایسے کھلے میں چوڑا جا رہا ہے کئی نالیوں میں گندے جیسے کہ ابھی کوئی سوستھ ندی ہے اس کے اندر گ تو اس کچرے کو پھییکا جا رہا ہے تو ان سے کیا ہوتا ہے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے تو ان کی وجہ سے سب سے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے تو ہوتا ہے وہ کسان بھائیوں کو جو ویکتی جس ندی کے ندی سے اپنے کھیتوں کی سینچائی کر رہا ہے اگر وہ ندی پردوشت ہو جاتی ہے تو ا جان اس میں سے جو پیداوار نکلتی ہے وہ بہت زیادہ گھتی جاتی ہے تو بھائی جان اپن کو یہ بس سمجھنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گندگی نہ پھیلائی جائے اگر آپ کو کسی چیز کو پھینکنا ہے تو اسے ایکترت کر کے گڈھے میں دفنایا جا سکتا ہے
بالکل بھائی جان ٹھیک ہے بھائی جان آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا بھائی جان